سلام
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہو
جی آپ بس ٹھیک آپ کیسے ہیں
شکر الحمد للہ ہم ٹھیک ہے
آج بہت سی گرمی ہے تھک جاتا ہے انسان اس گرمی میں
جی جی بہت گرمی ہے سچ میں
جی آپ کو میں آج کچھ کشمیر کے بارے میں سناؤں گی مجھے لگتا ہے آج ہمیں لوگوں کو کشمیر کے بارے میں گفتگو کر لینی چاہیے تو میں آپ کو کشمیر کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہوں گی
جی جی ضرور میں ضرور جانا چاہوں گی اپنی کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں
کشمیر کی تاریخ بہت پرانی اور دلچسپ ہے قدیم روایتوں کے مطابق پہلے کشمیر ایک بڑی جھیل تھی
ناقابل سماعت
بعد میں پانی نکل گیا اور یہ زرک کھیس وادی بن گئی قدیم دور میں کشمیر پر مختلف بادشاہوں نے حکومت کی یہ علم ادب اور ثقافت کا ایک اہم مرکز تھا یہاں ہندو اور بھ تہذیب نے ترقی کی بعد میں اسلام کشمیر میں پھیلا اور اس کے ساتھ نئی تہذیب اور روایت روایت بھی آئی مغل دور میں کشمیر کو بہت اہمیت دی گئی بادشاہ جہانگیر کو کشمیر بہت پسند تھا اور اس نے اس کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی مغلوں کے بعد افغان سکھ اور ڈوگرا حکمرانو نے بھی کشمیر پر حکومت کی نائنٹین فورٹی سیون میں برٹش حکومت کے ختم ہونے کے بعد کشمیر ایک اہم سیاسی مسئلہ بن گیا اس کے بعد سے کشمیر کی تاریخ میں بہت سے واقعات پیش آئے جو آج بھی اس کی تاریخ کا اہم حصہ ہے آج کشمیر اپنی فطرتی صورتی امیر ثقافت اور پرانی تریک کی تحریک تری طرق کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور اس کی تاریخ ہمیں صبر تہذیب اور علم کی اہمیت کا درس دیتی ہے تو یہ ایک مختصر سی تعریف میں نے آپ کو بولی کشمیر کے بارے میں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہو
جی مجھے سچ میں بہت پسند آیا کیونکہ میں رہتی بھیئی کشمیر میں یوں
سنو اور آپ
ہیلو
اور آپ کو اپنی جو نالج ہے اس میں بھی علم میں بھی اضافہ آیا ہو
جی جی
جی آپ کا شکریہ سونے کے لیے
تو اب آپ نے مجھے کشمیر کی کشمیر کی بات چھڑی گئی ہے آپ نے مجھے کشمیر کی تاریخ کے بارے میں بتایا کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں تب میں آپ کو کچھ کشمیر کے بارے میں بولوں گی
جی جی
تو کشمیر جو ہے یہ ہمارے ملک کا بہت خوبصورت حصہ ہے اسے جنت زمین بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ پیراڈائس کشمیر کو پیراڈائز بھی بولا جاتا ہے یہ
جی
تو کشمیر کے بلند پہاڑ ہرے بھرے میدان صاف جلیں اور خوشگوار موسم ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کشمیر کی فطرتی حسن دنیا بھر میں مشہور ہے ڈل لیک ولو لیک اور گلمرگ جیسی جگہ یہ بہت دلکش ہے سردیوں میں برف باری ہوتی ہے جو اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑا بڑا کر دیتی ہے تو کشمیر کے لوگ محنتی مہمان نوازی اور خوش اخلاق ہوتے ہیں یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ باغ بانی اور دستکاری سے اپنا گزارا کرتے ہیں سیب اخروٹ بادام اور زیفران کشمیر کے کشمیر کے مشہور پیداوار ہے کشمیر کی تہذیب اور صثدافت بہت امیر ہے یہاں مختلف مذہب اور روایت کے لوگ محبت اور احترام کے ساتھ رہتے ہیں کشمیر کی زبان لباس اور روایت اس کی پہچان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیر کی فطرتی خوبصورتی کا خیال رکھے اور اسے صاف ستھرا رکھے کہ کشمیر واقع اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہے تو یہ تھا میرا مختصر سا کشمیر پہ بیان مطلب کشمیر موزبچ جی مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا
جس طرح آپ نے اپنے الفاظ ان سے روشناس کیا کشمیر کو تو میں کافی متاثر ہوگی بہت اچھا مجھے لگا ام جہاں سے میں آتی ہوں جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں باتیں کرنا تو اگر ہم کشمیر کی ہی بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ کشمیر کے لوگوں کی بات کی جائے اس میں مہےآپ کو ہم سب کوکام اس میں بتاؤں گی حقیقت ہی کشمیر کے لوگوں کے بارے میں
جی جی میں میں نے بھی کچھ چند باتیں کہی ہے کشمیر کے لوگوں کے بارے میں
سادگی کشمیر کے لوگ اپنی سادگی مہمان نوازی اور اچھے اچھے اخلاق کے لیے مشہور ہے وہ بہت محنتی شریف اور دوستی پس سند ہوتے ہیں مشکل حالات میں بھی وہ ہمت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کشمیر کے اکثر لوگ ضرورت باغ بنی دستکاری پشم پشمینہ بنائی اور تجارت سے وابست ا ہوتے ہیں سب اخروٹ بادام مرزہ فران کی کاشت کشمیر کی مشہور پیداوار ہے تعلیم کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے اور بہت سے نو نونوجوان اپنی پڑھائی نوجوان اپنی پڑھائی اور مستقبل تگی کے لیے محنت کرتے ہیں کشمیر لوگ اپنی امیر تہذیب روایت زبان اور لباس پر فخر کرتے ہیں عید اور دوسرے تہوار بہت جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں گیروں میں مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے اور ان کا خلوص سے استقبال کیا جاتا ہے کشمیر کے لوگ اپنی فطرت خوبصورتی سے محبت کرتے ہیں اور اپنی وادی کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سادگی محنت اور اچھ اچھے اخلاق ہی ان کی اصلی پہچان ہے تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ موزو اور کیا یہ سچ ہے جو بھی میں نے کہا کشمیر کے لوگوں کے بارے میں یہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے
جی جی آپ نے بالکل سچ کہا جو بھی آپ نے کشمیر کے لوگوں کے بارے میں بولا کہ وہ محنتی ہے آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہتے یہ سب کچھ صحیح ہے یہ سب کچھ سچ ہے اور آپ کی موضوں سے نا بڑا متاثر ہوئی ہوں بڑے ہی چند الفاظ میں آپنے کشمیر کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کیسے ہے اور جب بھی کشمیر میں یہاں باہر سے ٹورسٹز آتے ہیں ٹریولرس آتے ہیں تو ان سے بھی سننے کو یہی ملتا ہے کہ کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں اور کشمیر کے لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو جو بھی آپ نے بولا وہ صحیح ہے
جی میں اس میں اور ایک اضافہ کرنا چاہوں گی کشمیر کے مشہور لوگوں کے بات میں بارے میں بات چیت کرنا چاہوں گی کشمیر نے بہت سے مشہور اور باکمال افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے مامختلف شبوں میں اب اپنا شوبوں میں اپنا نام روشن کیا شیخ العالم نند ریشی اپنی روحانی تعلیمات اور انسانیت کے پیغام کے لیے مشہور ہے لال دیڈ ایک عظیم شاعرہ اور صوفی بزرگ تھی جنہوں نے اپ اپنی محت جنہوں نے محبت اور اخلاق کا درس دیا لل دت نے بھی بہت کام کیا ہے اس کی بہت باتیں ہوتی ہے کشمیر کش میں کشمیر ی لٹریچر ف میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ بزرگ کا تعلق بھی کشمیر سے تھا مہجور جو کہ سب سے مشہور ہے اور رسول میر کشمیر کے مشہور شعرا ہیں جنہوں نے کشمیر ادب کا بہت فروغ دیا آج بھی کشمیر کے بہت سے لوگ تعلیم سائنس ادب فن اور کھیل کے میدان میں اپنی ص صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے یہ مشہور شخصیات کشمیر کی تہذیب شفقت ثقافت اور عل علم کی روشنی مثال ہے انہوں نے ہمیشہ کشمیر کو آگے بڑھایا روشناس کیا ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زبان کو پیچھے نہ رکھے جیسے کی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کشمیر میں زیادہ کشمیری زبان نہیں بولی جاتی ہے دوسری زبانوں کو لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں ہمیں چاہیے ہم کشمیر پے دھیان تے ہم اپنی زبان کو آگے بڑھائیں اپنا لٹریچر آگے بڑھائیں ان لوگوں کی طرح کشمیری میں کام کرے کشمیری لینگویج پہ کام کرے لٹریچر پہ کام کرے کشمیر میں جو بھی ٹورسٹ وغیرہ کا زیادہ رول ہے اس میں بھی اپنا ہاتھ پٹائے اور جیسا کہ اخروٹوں کی پیداوار پشمینہ کاری قالین کاری یا پھر کرافٹ مین شپ جس میں ہم کا کاری کاریگری کرتے تے ہے اس پے بھی دھیان دے اور اپنے آنے والی نسل کو بھی سکھائے کی کشمیر آ کہ اپنا کلچر کیا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا ہے تو بس کیسا لگا آپ کو یے کشمیر کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے جو گفتگو کی
جی بہت اچھا لگا اور آخر میں تمیں بس اتنا یے کہنا چاہوں گی کی میں بڑے فخر سے کہہ سک تی ہوں کیونکی میں کشمیری ہوں اور میں کشمیر میں رہتی ہوں
جی اتنا فخر نہیں ہونا چاہیے کی تکبر ہو
تکبر نہیں مطلب ایسے بول سکتے کی نہیں ہم کشمیر سے آئے ہیں ہم اچھے لوگ ہیں
جی جی جی
اور ہر کسی کو ایسا ہی کرنا چاہیے جہاں سے بھی وہ آیا ہے اپنے کلچر کو پھیلائے اپنے کلچر کے بارے میں بات کریں نہ کی کسی اور کلچر کو اپنائے
جی بالکل جی بالکل اپنے روٹس ہمیشہ یاد اپنی جڑیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے تو چلیے پھر سے ہم گفتگو کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ
جی جی ٹھیک ہے تب تک کے لیے آپ کو بھی خدا حافظ